ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی ہم بس خدا کا شکر ہے سب کی خیریت سے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب کی خیریت سے ہے
جی الحمد للہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں تو آج تو آج ہم صحت مند جو کھانا ہوتا ہے اس وسے بولتے نا مقابلہ جنک فوڈ کی ایسے بات کریں
جی ضرور آپ فرمائیں آپ کی آپ کو کیا پسند ہے زیادہ باہر کا کھانا یا گھر کا کھانا
جی دیکھیے اگر ہم سچ بولے یا جھوٹ بولے آپ بتائیں
جی دیکھا جائے تو سب کو ٹیسٹ کے حساب سے باہر کا ہی کھانا پسند آتا ہے ہمیں ہمارے
جی جی جو باہر کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کا ذائقہ کافی مزیدار ہوتا ہے اتنا لذیذ ہوتا ہے نا کی وہ بہت پسند آتا ہے ہر کسی کو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سب کو پسند آتا ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے بڑے بچے جو بھی ان کو وہی کھانا سب سے زیادہ پسند آتا ہے
جی بالکل جی تو بٹ ایسا ہے نا کہ ہماری امی ہمیں ڈانٹتی ہے سب سے بڑا مسلہ یہی ہے کہ ہم جب بھی بر ایا ہماری امی ہمیں اتنا ڈانٹیں گی تو پھر وہ بولتے نا اگلی بار سے میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ ممی کو پتا نہ چلے ہم نے باہر کا کھانا کھایا ہے
جی یہ تو بالکل عمدہ بات کہی آپ نے یہ یہ یہ ڈر ہے نا ہر انسان کو ہوتا ہے اپنی امیوں سے کہ مطلب امیوں کی بھی غلطی نہیں کیونکہ دیکھا جائے تو وہ ساری چیزوں میں میدا وغیرہ بھی کتنا یوز ہوتا ہے وہ بھی ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے
جی بالکل ویسے ہم آپ کو ایک بات بتائے کہ ہماری امی ہے نا وہ شیرخورما بہت اچھا پکاتی ہیں اتنا لذیذ ہوتا ہے نا آپ کے منہ میں پاجی پانی آ جائے گا اور
جی ہ شیر قورمہ سن کے ہی مطلب پانی آ جاتا ہے منہ میں کیوکہ وہ اتنی لذیذ چیز ہوتی ہے نا
جی بالکل اتنے ذائقے دار ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے جو امی ہوتی ان کے ہاتھ میں تو اتنا بولتے ہیں نا بگوان جو انہوں نے دیے ہے
جی خدا نے مطلب امیوں کو ایک الگ ہی سھ دیا ہے ان کے ہاتھوں میں جو مطلب دیکھا جائے تو کسی اور کھانے میں نہیں ملے گا
جی نہیں ملتا ہے نا وہ ممی کے ہاتھ کا ذائقہ ہمیں تو کہیں بھی نہیں ملتا ہے جی اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے
جی ہمیں تو مطلب سچ ہم بھی سچ ہی کہنا چاہیں گے ہم صرف چائنیز فوڈ اگر ایسا بولتے نا چائنیز فوڈ چائنیز کانا ہمیں بھی بہت زیادہ پسند ہے اور ممی بھی مطلب ہماری امی بھی ایسی ہیں کہ وہ بولتی ہیں بیٹا مہینے میں ایک دو بار کھا لیا باہر سے اچھا ہے لیکن بار بار وہ صحت کے لیے بھی خراب ہوتا ہے
نہیں نہیں یہ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی شخص روز جنک فوڈ کھائے نا تو اس اس کا وزن بھی بڑھ سکتا ہے اور پھر دیکھیے کئی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں موٹاپا شوگر پھر دل کی بیماریاں بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا وہ وہ کیسا پانی استعمال کر رہے ہیں
جی کون سا تیل استعمال کر رہے ہیں اب دیکھا جائے تو آج کل کل ایسے عام چیزوں میں بھی کتنی ملاوٹیں آتی ہیں
بالکل
اوپر سے ہم اور میدے وغیرہ والی چیز کھائیں گے تو وہ تو اور زیادہ بیماری کی طرف لے کے جائے گا
جی بالکل نہیں ہم ویسے جو بولتے نا کہ بچے ہوتے ہیں نا ان کو بھی جنک فوڈ ہی زیادہ پسند آتا ہے
جی کیونکہ اس کے ذائقے وغیرہ کی وجہ سے اس کے مسالے وغیرہ کی وجہ سے
جی جی نہیں بٹ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ کبھی کبھار لائک کبھی کبھار تھوڑی ماترا میں ہم کھا سکتے ہیں لیکن روز کی عادت نہیں بنانی چاہیے ہمیں
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے
ہ تھوڑا احتیاط برتنا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے نا کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہے کہ اگر ہم احتیاط نہیں برتیں گے تو پھر ہمیں بیماری ہو سکتی ہے ہم بیمار ہو سکتے ہیں
جی اور دیکھا جائے تو موٹاپے سے تو کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں
جی بالکل پھر دیکھیے
اس سے بھی لنگس انفیکشن وغیرہ ہم نے کافی سنا ہے یہ
جی کبھی آپ دیکھیے ابھی اتنی بارش ہو رہی ہے تو جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسا پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ برتنوں کو دھوتے بھی ہے نہیں دھوتے ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کیسے بھی مطلب
موسم میں تو مکھ مکھیاں وغیرہ بھی کتنے بھن بھناتی ہیں
جی بالکل بالکل اور وہ اتنا احتیاط نہیں برتتے جتتے ہماری امیاں برتتی ہے کھانا بناتے وقت
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب اور جتنے پیار سے جتنے مطلب دھیان سے گھر پہ جو کھانا بنتا ہے وہ بنتا ہے وہ باہر کا باہر تو کہیں نہیں بنتا ہے
جی بالکل وہ گھر کا جو سادہ کھانا ہوتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی آپ اور کچھ گھر پہ بھی جب ہم بنائیں گے سیم چیز جیے ہم بنائیں گے کوئی وہ کوئی چائنیس دیش ہو گئی ہو گئی ہم تھوڑا کھا بھی پاتے ہیں لیکن باہر ہم کچھ بھی تھوڑا سا بھی کھا کر آ جاتے ہیں نا تمہیں پتہ اس میں ایسی کیا چیزیں گھر مطلب گھر پہ بھی کوئی کام نہیں کر پاتا مزا آجاتا ہے
جی جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ تو ہمیں یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہر چیز میں اہتےدال ہونا چاہیے تو آپ ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے اگر ہم نے کوئی باہر کا کھایا تو پھر پھر کیا ہوتا ہے ہم بیمار ہو گئے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہماری تعلیم پہ جو ہم پھر کام کرتے اس پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑتا نا برا اثر پڑتا کیونکہ پھر وہ ہمیں زیادہ تر جی بولیے
ارے وہ تو کھائے نہیں تو ہمیں کیوں منا کیا جائے
جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کھا لیا تو ہمارے چھوٹے بھائی جان ہیں پھر ان کو بھی چاہیے کہ نہیں ہمیں بھی کھانا ہے ان نے کھایا تو ہم بھی
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
جی تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ آپ کو گھر کے کھانے میں کیا زیادہ پسند ہے
جی گھر کا تو سب سے سادہ کھانا ہی ہمارا سب سے من پسندیدہ ہے ہمیں صرف دال چاول دے دیا جائے نا تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اس کے سامنے ہم چائنیز چھوڑ سکتے ہیں ہمارے یہ ہے
جی ہمیں بھی دال چاول کافی پسند ہے
دیکھا جائے نا تو یہ ایک ایک طریقے سے آ وہ ایک ہر گھر میں بننے والی چیز ہے ایک یا دو دن میں تو بنتی ہے اور سب کو ہی پسند آتی ہے
جی سب کوئی پسند آتی ہے دیکھیے نا چاول سے کتنی الگ الگ ڈیشس بنتی ہے آپ بولے تو بریانی بن سکتی ہے اتنی ساری دال چاول ہم نارملی کھاتے ہیں
اور صرف نارمل سے نارمل ہوتے ہے جیسے کہ کھچڑی بھی ہوتی ہے وہ کتنے سارے پرکار کی ہوتی ہے اور اس سے بھی مطلب ہماری صحت کے لیے اچھی ہی ہوتی ہے وہ کیونکہ اس میں ساری سبزیاں وغیرہ بھی رہتی ہیں
جی جی بالکل نہیں دیکھیے نا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاریکٹ سب سے پہلے ہم یہی بولتے ہیں کہ آپ کھچڑی کھاے تھوڑا احتیاط کرتے
جی اور وہ کھانا بھی ہلکا ہوتا ہے اور ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے
بالکل وہ کہیں نہ کہیں تندرستی کی طرف ل ہمارے شریر کو تندرست کرتا ہے
جی بالکل درست فرما رہے آپ آپ فرمائےیں آپ کو گھر کے کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
جی ہمیں بھی دال چاول ہونا تو اس کے سامنے ہم پھر کچھ بھی نہیں کھائیں گے چاہے ہمارے سامنے پنیر بھی رکھ کھا جائے تو بھی کیونکہ ہمیں دال چاول کافی پسند ہے دال چاول ہو اور اس کے ساتھ پاپڑ ہو تو ہمیں کافی پسند ہے پاپڑ کے ساتھ دال چاول تو بہت مزے دار لگتے ہیں
چیزیں نہ مطلب بہت زیادہ خوشی دے دیتی ہے دل کو دال چاول پاپڑ اچار مطلب یہ ساری چیزیں مطلب ہمیں ان سے ان سب سے زیادہ کچھ نہیں پسند آتا کھانے میں
جی ہمیں نا بتلے کے پڑ دے نا اگر جیسے ہم باہر سے آئے ہیں اور کوئی کچھ کام کر کے آئے ہیں اور ہمیں مطلب ہم نے پوچھا امی سے کہ امی کیا بنایا ہے آپ نے آج کھانے میں اگر وہ بولتے کہ دال چاول بنے ہیں تو ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ارے آج تو اچھا کھانا بنا آج تو آج تو جی بھر کے کھائیں گے
بالکل صحیح کہا آپ نے مطلب تھکا مطلب ایک دم تھک تھکنے کے بعد ہے نا جو کمفرٹ فڈ بولا جاتا تا ہے نا شاید وہ ہمار لیے بھی دال مطلب اس کو سن مطلب اس کے نام سن کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں مطلب ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہے لیکن بہت برا بھی نہیں
جی جی بالکل
اور یہ جلدی بھی بن جاتا ہے جیسے دیکھا جائے تو
بالکل بہت جلدی بھی بن جاتا ہے اتنی بولتے نا محنت بھی نہیں ہے مشقت نہیں کرنی پڑتی ہمیں اسے بنانے میں
جی
جی اور ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہمیں جو دن چریا میں بولتے ہیں نا روزمرہ میں کم سے کم پھل بھی کھانے چاہیے آپ دیکھیں گے لوگ ہیں نا آج کل اس کی اہمیت نہیں ہے کہ ہاں وہ بولتے کہ صرف نارمل کھانا کھانے سے ہمیں لگتا ہے نا دن میں دیکھیے صبح تو میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ میں صبح دودھ اور پھل لیتی ہوں ناشتے میں پھر دوپہر میں وہی دال سبزی روٹ ٹی اور کم سے کم دہی تو ہم کھاتے ہی ہیں کیونک ہماری امی کہتی کہ دہی کھانا بہت ضروری ہے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے آپ کو کھانا پچ جاتا ہے جلدی
جی یہ بالکل عمدہ کہتی ہیں آپ کی امی
جی پھر اس اس کے بعد جو شام کو ہم نارملی وہی پھل وغیرہ یا پھر جو بھی ڈرائی فروٹس ہو گئے وہ کھاتے ہیں پھر رات کو نارمل ہلکا کھانا کھاتے ہیں جیسے کھچڑی ہو گیا دال چاول ہو گیا پھر جو ہلکا کھانا ہوتا ہے وہی بنتا ہے ہمارے گھر پہ شام کو تو
یہ تو اچھا ہے کیونکہ مطلب پورا دن ہے ہی کھاؤ تو چل جاتا ہے ایک بار کے لیے اور رات کو تو ہلکا کھانا ہی چاہیے ہوتا ہے اور دیکھا جائے نا تو آج کل کے لوگ کیفے وغیرہ میں اتنے پیسے ڈال دیں گے لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے اتنے پیسے برباد کر سکتے ہیں لیکن انہیں پیسوں کا کوئی فروٹ سیلیڈ کا لو کہیں سے مطلب وہ تو ان کی صحت کے لی بھی اچھا ہوگا یہ تو تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا ہے سوشے بازی میں رہ جاتے ہیں سب کہ ہاں ہم کیفے جائیں گے تو سوشل میڈیا پہ فوٹو ڈالیں گے
بالکل وہ وہی ہے نا کہ لوگ ہیں نا آج کل دکھاوے ک دیکھاوے کہ زندگی جی رہی ہے ان کو ہر چیز کا د کھابا کرنا ہے کی ہم کیفے گئے جبکی وہاں کا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کی جو باہر کا کھانا ہوتا ہے جو کیفے میں نہیں جو ہم نے جو سڑک ثے ہوتا ہے نا وہ نارمل جو تھیلا والا کھا ہوتا ہے وہ زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے اگر کیفے کے کھانے سے دیکھا جائے
جی یے تو بالکل سی کہا آپ اور وہ سستا بھی ہوتا ہے تھوڑا تو
جی بالکل سستا بھی ہوتا ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے اور یے جو کیفیز ہو تے ہیں اس میں صرف ہے نا وہ دکھاوے کا بولتے نا دکھاوے کے وہ پیسے لیتے فضول ہمیں تو فضول خرچی لگتی ہے یے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے چلیے آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا کی آپ کتنی عمدہ وچار ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں
جی شکریہ آپ کا کافی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے
جی ہمیں بھی چلیے خدا حافظ